ہیلو
ہیلو ہیلو ہاں جی وعلیکم سلام جی اور کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس بیٹھی ہوئی جی اور آپ بتائیں آپ کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں میں بھی اب بیٹھی کر کے لیٹی ہو ابی
اچھا کیا کرر کیا کرا ہے کپڑے کو اچھا اچھا اور بتاؤ
بس جی بڑیا
اور
کیسا دن بیتا آپ کا
جی بس کچھ بھی نہیں آج ایسیے ہی صبح کھانا مطلب نہائے دھوئے پھر کھانا کھایا آج سیوئیاں بنائی تھی
جی
سیوئیاں کھائی ہیں صبح اور دوپہر دوپہر کو راجما بنائے تھے وہ کھا لیے راجما اب دیکھو رات کا سوچتی ہوں کیا بنانا ہے تم بتاؤ تم نے جی جی جی بالکل جی بالکل تم نے کیا بنایا آج
میں نے آج کچھ نہیں بنایا صبح چنے تھے اس کے ساتھ ناستہ بھی ہم نے لیٹ کیا تو لیٹ ہی کھانا کھایا ہم نے دیڑھ بجے کھایا
اچھا
اور کچھ دل نہیں ابھی تک تو کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں بنانے کو ابھی جاؤں گی تھوڑی دیر بد بازار پھر کیا مجھے
جی
اور جی اور کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے
کچھ نہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں الحمد للہ بیٹھے ہوئے ہیں ام پڑھائی کر رہا تھا چھوٹا والا تو
جی جی
اور بڑا والا میچ دیکھ رہا ہے
آج گئے نہیں کہیں گھومنے ہو
نہیں جاؤں گی ابھی ابھی پتا ہے ابھی جاؤں گی تو سامان لانا ہے کچھ گھر کا تو وہ لے کے آؤں گی اب دیکھو
ہاں جی اور موسم کیسا چل رہا ہے ادھر
کون موسم بس ایسے ہی ہے تھوڑی بارش ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑے بادل ہو رہے ہیں جی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے زیادہ نہیں
ہماریے نہیں ارہی بارش ویسے
جی سب طرف سبزا ہی سبزا ہو رہا ہے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے
ہمارے یہاں تو ہوا بھی نہیں چل رہی آج تو نا دھوپ پے ویسے ہی گھوما گومنا بنا ہوا
جی جی
اور جی پئیے چائے پئیے
نہیں ابھی چائے تو بنانی ہے میں نے بنانے کو رکھی ہے ابھی
جی اور کیا کھانا چائے کے ساتھ کیا کھاؤ گی
بسکٹ ہی ہیں چائے کے ساتھ اور کیا کھانا ہے بسکٹ نمکین ہے اور بتائیں
بس جی بڑھیا اب اور
جی بس میں تو یہ سوچ رہی تھی ا آج نا بہت مجبور ہو رہی تھی ایک بات سوچنے کو
کیا کیا بات
میں نے نا آج کل لوگوں کی بدلی بدلتی فطرت کے بارے میں سوچ رہی ہوں
اچ
کہ وقت کے وقت کے ساتھ انسان کتنا بدل جاتا
جی جی وہ تو ہے ہی
جی کبھی تو لوگ اپنے لگتے ہیں وہی کبھی کبھی وہی لوگ اب اجنبی لگنے لگتے ہیں
جی جی وہ تو ہے ہی آج آج کل تو اپنے بھی نہیں ساتھ دیتے ہے
جی جی بالکل دیکھو پہلے پتا ہے کیا ہوتا تھا پہلے رشتے دل سے نبھائے جاتے تھے آج زیادہ تر مطلب سے نبھائے جاتے ہیں
بس اپنا کام مطلب نکل گیا اور پھر جی جی
جب تک کسی کو اپنا فائدہ مل رہا ہے نا تو تو تب تک وہ اپنی کسی کی قدر کرے گا ورنہ ویسے تو مطلب مطلب ختم ہو جائے تو رشتہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے آج کل تو یہ سب ہو رہا ہے
جی جی یہ تو ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے
مجھے مجھے یاد آ رہا ہے پہلے محلے میں اگر کسی کے گھر کوئی پریشانی آتی تھی نا تو سارے لوگ مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے آج کے آج آج تو لوگوں کو یہ حال ہو گیا پوچھنے سے پہلے تو سوچنا پڑتا ہے کئی بار کہ پوچھیں یا نہ پوچھیں کیونکہ آج آج کل لوگ نا الٹا پڑ جاتے ہیں
جی جی
تو اسی وجہ سے نا پوچھنا بھی بیکار لگتا ہے لوگوں سے
جی جی صحی ہے آپ کی بات تو
یہ یہی تو افسوس کی بات لگتی ہے کہ پہلے لوگ کیسے کیسے مل جل کر رہتے تھے
آج کل مطلب کی دنیا ہے بس مطلب نکل گیا بس ٹھیک ہے نہیں مطلب نکلا چلو بھائی پیچھے
جی آج کل تو کوئی ترقی پہ ہو نا ترقی پہ وہ وہ بھی اتنا مطلب وہ دکھاتے ہیں لوگ کہ اس نے اتنی ترقی کیو کر لی
جی
آج کل
ھمم ھمم ھمم یہ تو ہے ہی پہلے نہیں تھے یہ بات پہلے نہیں تھی اب ہونے لگی ہے پہلے کوئی بھی نہیں بات تھی یہ تو
بالکل صحی کہہ رہی ہے آپ اللہ اللہ کر کہ تو زندگی بتا رہی ہیں سب لوگ
جی جی
آج کل لوگوں کو نا ا سب کو سب انسانیت پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے بڑے بزرگ پہلے کہاں کرتے تھے کہ دولت سے بڑا خجانہ اچھے رشتے ہوتے ہیں مگر آج آج لوگ دولت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں رشق رشتوں کو اہمیت ہی دینا بھول جاتے ہیں
جی جی جی یہ تو ہیں
اور آپ نے ایک بات غور کی ہے
جی
لوگ اب اب سامنے سے کچھ اور ہوتے ہیں اور
ہمم یہ تو ہے ہی یہ تو آج کل پت نہیں رواج ہو گیا ہے کوئی سامنے بڑے میٹھے بنیں گے اور پیٹھ پیچھے چھورا کوھب دیں گے
جی جی بالکل چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے پر پتا نہیں دل میں ان کے رد نفرت سے بھرا ہوتا ہے ان کا دل
آج کل تو کوئی اپنا بھی نہیں ہے کسی کو اپنا کہہ ہی نہیں سکتے ہم
جی جی نفرت اور حسد چپ ہا ہوتا ہے ان کے دل میں
اور جی
اور بس مکاری اور دکھاوا بس بڑھ گیا ہے آج کی دنیا میں شو بس آج کل کے لوگوں کو نا سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو بہتر دکھانے میں لگے ہوئے ہیں کی ہا ہا حقیقت ہے کی حقیق صحیح کہہ رہی ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے آ پر دکھاتے ایسے ہیں جیسے پتا نہیں ہم کیا بن گئے ہیں
جی
پس پہلے لوگ تھے نا پہلے لوگ وعدے نبھانے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے آج نبا وعدہ کرنا تو آسان ہے لیکن نبھانا بہت مشکل ہے
کوئی بھی نہیں آج کل تو بس سامنے میٹھے بن گئے منک کے سامنے میٹھے میٹھے بن گئے کیا وعدہ نبانا کسی نے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے انسان کی پہچان اور اس کا لباس یا اس سے دولت سے نہیں بلکہ وہ اس کے کردار کردار اور اخلاق سے ہوتی ہے
تو ان کی
آج کل آج کل لوگوں کو لوگوں کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے
جی جی اور اور
بس میں
کیا کر رہی امی امی آپ کی
امی امی جان تو بیٹھے ہی ہیں
جی جی
امی جان گئی ہوئی ہیں کسی کے گھر پہ گئی ہیں اور ابا ابا جان بیٹھے ہوے ہے
جی جی شوہر آج تو گھر پہ ہی ہوں گے وہ بھی
جی شوہر بھی نیچے بیٹھے ہیں ابھی ابھی وہ کھانا کھا کے نیچے گئے تھے تو کہہ رہے چائے بناؤ تو میں نے کہا چھ ہم ہاں بناتی ہوں شاجیا شاجیا آوازے لگا رہے تھے شاجیا چائے بناؤ شاجیا چائے بناؤ میں کہا ہاں بناتی ہوں بناتی ہوں ابھی تو کھانا کھایا ہے
ہاں
تو میں نے ان سے کہا میں ابھی بناتی ہوں تھوڑی دیر میں بنا لیتی ہوں ابھی میں بھی تو تھک
جی وہ نہیں سمجھتا کوئی بات نہیں سمجھتا تھکا ہو نہ ہو بس اس کو چاہیے جو ہوگا کچھ چاہیے
جی میں نے آتے ہی کھانا کھایا ہے میں کھانا کھا کھاتے ہی میں نے برتن بھی مانجھ لیے
جی جی
برتن مانجھ کے ابھی میں نے چائے بھی رکھ دی ہے کہ چائے دیکھو چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ ہی ہو جاتے ہیں نہیں تو بچے وا پاپڑ کھا لیتی ہوں
جی جی یہ تو ہے پیتے ہے بچے آپ کے چائے پیتے ہیں ہم
جی بڑا والا پی لیتا ہے چھوٹا والا تو بالکل نہیں پیتا ہے بڑے والے کو ہوتا ہے جو وہ نا کھیل کے آتا ہے نا توے اسے اسے ا سے تھوڑی امم اسے تھوڑا آ تھکاوٹ جیسا محسوس ہوتا ہے نا تو ذرا کے آتا ہے ممی امی چائے بنا دو ایک کپ چائے بنا دو ساتھ میں پاپڑ کھا لوں گا تو ساتھ میں پاپڑ کھا لیتے ہے میں کہتی ہوں یہ مت کھایا کر اب ویسے تو نے جم جوائن کی ہے تو پاپڑ تونے ضرور کھانے ہیں تو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کے بنا نہ چائے بھی نہیں اچھی لگتی ہے مجھے
امم یہ تو ہے ہی
جی بچوں کو شروع سے عادت پڑی ہوئی ہے نا تو ہو جاتا ہے چلو میں چائے بنا لوں پھر بعد میں کال کرتی ہوں امم اللہ حافظ